السلام علیکم بن
وعلیکم السلام بحم
کیسییو بہن
میں ٹھیک ہوں بہن تم کیسی ہو
میں بھی خیریتت بہن اور بتاؤ کیا کر رہی
کچھ نہیں بہن بیٹھی تھی تم کیا کر رہی ہو
کچھ نہیں بہن بس کچھ سوچ رہی تھی ویسے تمہارا فیوریٹ فوڈ کیا ہے بہن
میرا فیورورٹ فوڈ وہن پیزا ہے بہت پسند ہے مجھے تمہیں
اچھا بہن مجھے بریانی سب سے زیادہ پسند ہے بہن
سچ بییاں نام سنتے ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے اور دھوپ بھی لگنے ہے
ہاں بہن اور اسٹریٹ فوڈ کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے نا بہن
ہاں سچ کہا تم نے خاص کر کر پانی پوری بہت پسند ہے بہن مجھے تو
ہاں بہن کوئی بھی موڈ ہو پانی پوی سب ٹھیک کر دیتی ہے بہن
ہاں اور تم نے سچ کہا اور ڈیزرٹ کے بنا کھانا ادھورا لگتا ہے بہن
بالکل صحیح کہا بہن تم نے آئس کریم تو ہر موسم میں اچھی لگتی ہے بہن
ہاں بہن مجھے آئس کریم تو بہت ہی پسند ہے میری فیوریٹ میں آئس کریم ہی آتی ہے بہن بالکل فوڈ سچ میں ہیپینیس دیتا ہے بہن
ہنیسٹلی بہن اسپائسی فوڈ لیکن کھانے کے بعد کچھ میٹھا بھی چاہیے ہوتا ہے بہن تمہیں
ہاں ویسے تم نے صحی کہا ہے بہن مجھے دونوں پسند ہے پہلے تیکھا کھانا پھر میٹھا کھانا پرفیکٹ ہوتا ہے بہن دونوں کمبینیشن
صحیح کہا بہن تم نے مجھے دونوں پسند ہے پہلے اسپائسی کھانا فی ڈیزرٹ پرفیکٹ کامبینیشن ہے رحم
سچ میں خاص کر کے جو چاکلیٹ ڈیزرٹ ہوتا ہے نا بہن وہ مجھے بہت پسند ہے
میں بی بکڑ ہو گئے ہیں براؤن وتھ آئس کریم تو ہیل لگتا ہے نا میں
ہاں تم نے صحی کہا ہے مجھے ویکینڈ پر باہر کھانا بہت پسند ہے بہن
سیم بہن خاص کر فیملی یا فرینڈس کے ساتھ
ہاں کیوںکہ اچھا کھانا کے ساتھ اچھی کمپنی ہونا تو مزہ دگنا ہو جاتا ہے بہن
ہاں بہن اور ریسٹورینٹ ڈیسائڈ کرنے میں سب سے زیادہ ٹائم چلا جاتا ہے بہن وقت ہی نہیں ملتا پھر تیاری کرنے میں زیادہ
جی بہن سےیح کہا تم نے ویسے ریسٹورینٹ ڈسڈ کرنے میں سب سے زیادہ ٹائم تو جاتا ہے
ویسے تیں کوکنگ پسند پہن
ہاں ہاں مجھے کوکنگ بہت زیادہ تھوڑا بہت لیکن کھانے میں زیادہ انٹرسٹ ہے بن تمہیں
مجھے نئی ریسیپی ٹرائی کرنا اچھا لگتا ہے
کبھی کبھی یوٹیوب دیکھ کر ریسیپی بنانا بہت مز دار ہوتا ہے بہن
ہاں بہن صحیح کہا تم نے لیکن کئی بار اوریزل فوٹوز جیسا نہیں آتا نا بہن
ہاں تم نے صحیح کہا ہے ویسے ہاں ہاں پھر بھی محنت دیکھ کر فیملی تعریف کر دیتی ہے
مجھے ہوم میڈ فوڈ کی بات ہی الگ لگتی ہے بہن تمہارا کیا خیال ہے بہن
ہاں باہر کا کھانا ٹیسٹی ہوتا ہے لیکن گھر کے کھانے میں جیسا کمفرٹ کہیں نہیں ملتا ہے بہن
ہاں بہن اسپیشلی امی کے ہاتھ کا کھانا
ہاں سچ کہا ہے تم نے اس میں الگ ہی پیار ہوتا ہے امی کا ہاتھ کا کھانا مز دار بہت ہوتا ہے بہن
ہاں بہن صحیح کام تم نے مجھے تو لیٹ نائٹ کریونگ بہت ہوتی ہے پہن بہت ہی زیادہ کیا بتاؤ تمہیں بہن
ہاں بہن صحیح کہا ہے تم نے سیم رات میں میگی کھانے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے فون دیکھتے ہوئے جب میگی کی تین بجے کی کریونگ ہوتی ہے کھانے کی
ہاں بہن اور فریج کھول کر کچھ ٹیسٹی ڈھونڈنا تو بہن اس کا تو مزہ ہی الگ ہوتا ہے نا بہن
ہاں تم نے صحیح کہا ہے پھر فائنلی سنیک کھا کر واپس سو جانا
ہاں ہاں میں سچ کہا تم نے
ہاں تمہیں کون سا اسٹریٹ فوڈ پسند ہے سب سے زیادہ
مجھے نا بہن سچ بتاؤ تو پانی پوری اور پاؤ بھاجی تم ہیں بہن
مجھے سب سے زیادہ اسٹریٹ فوڈ کے خوشبو آتے ہی کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے موموز اور چاٹ تو بہت ہی اچھا لگتا ہے مجھے تو
ہاں بہن اسٹریٹ فوڈ کی خوشبو آتے ہی کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے بہن
اچھا بہن اسپیشلی جب رات کے سمے میں ہو
سیم بہن بگ بس کیفے میں بیٹھ کر کافی پینا بہت ریلیکسنگ لگتا ہے بہن
ہاں ہاں بالکل بالکل تم نے صحیح کہا مجھے کیفیز بھی بہت پسند ہے بہن
اچھا بہن تو تمہیں کیفے بھی بہت پسند ہے کیا بہن
جی اور ہاں ہاں یس کئی لوگ پہلے فوٹوز لیتے پھر کھانا کھاتے ہیں
صحیح کہا بہن تم نے میں بھی انہیں میں سے ہئیا
اچھا بہن ویسے تم نے بریک فاسٹ زیادہ پسند ہے یا ڈنر
ڈنر رات میں آرام سے کھانا کھانے کا موج ہوتا ہے اور رات میں بریانی کھانے کا مزہ ہی الگ رہتا ہے بہن تہیں
مجھے تو بریکفاسٹ خاص کر کے پین کیکس اور سینڈوچ بہت پسند ہے
ہاں بہن صحیح کہا تم نے بریکفاسٹ اسکپ کرنے والے لوگ مجھے سمجھ نہیں آتے
اچھا بہن اور بریک فاسٹ ل بریک فاسٹ لور ہوں میں
اچھا بہن اور کھانے میں اور یادیں کا بھی کنیکشن ہوتا ہے نا بہن
ہاں تم نے صحیح کہا ہے بالکل کچھ فوڈ چائلڈ ہوڈ بچپن کے یاد دلا دیتے ہیں
صحیح کام بہن تم نے جیسے بارش میں پکوڑے اور چائے بہن
ہاں بالکل اور سمر میں مینگوز اور آئس کریم
ہاں اور فیسٹیول کا اسپیشل فوڈ نہ بہن
ہاں اور عید کی دیوالی یا شادی ہر اوکیجن کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے بہن
مجھے ویڈنگس کا فوڈ سیکشن بہت ایکسائٹنگ لگتا ہے
اچھا سیم وہاں اتنے آپشن ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کیا کھائے
ہاں اور لوگ تو سب اپنی ڈائٹ وائٹ بھول کر سب ٹرائی کر لیتے ہیں ب
ہاں تم نے صحیح کہا ہے اسپیشلی ڈیزرٹ کاؤنٹر پر سب سے زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے بھیڑ ہوتی ہے
صحیح کہا بہن تم نے کیونکہ سویٹ دیکھ کر سیلف کنٹرول ختم ہو جاتا ہے نا بہن اس لیے ہے
ہاں صحیح کہا ہے تم نے تمہیں چائے پسند ہے یا کافی
سچ بتاؤں نا بہن تو مجھے بارش میں سب سے زیادہ چائے پسند ہوتی ہے اور باقی س میں کافی تمہیں
مجھے تو کافی شاپ کی اسمیل بھی کتنی اچھی ہوتی ہے اور مجھے کافی زیادہ پسند ہے بہن
کافی شاپ کی اسمیل بھی کتنی اچھی ہوتی ہے نا
ہاں تم نے صحی کہا ہے اور دوستوں کے ساتھ کافی ڈیٹ بہت فن مز دار اور خوشیا سے بھری ہوتی ہے بن
صحیح کہا بہن تم نے مجھے ٹریول کے دوران لوکل فوڈ ٹرائی کرنا بہت پسند ہے بہن
کیونکہ ہر جگہ کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے نا
ہاں اور کر ب کئی بار تو چھوٹے سےرف اسٹال کا کھانا سب سے ٹیسٹی نکلتا ہے بہن یہ تو بہت ہی مزہ بار بات ہوتی ہیں
سچ میں ہیڈن فوڈ پلیسز سب سے بیسٹ ہوتے ہیں بہن
ہاں ویسے تمہیں سب سے زیادہ کون سا کھانا اچھا لگتا ہے بہن
مجھے سب سے زیادہ ہیلدی فوڈ پسند ہے وہ
اچھا اور جنک فوڈ کا کیا خیال ہے بن تمہارا
جنک فوڈ کا تو مجھے سیم سلاد دیکھ کر ایکسائٹمنٹ نہیں آتی
اچھا بہن لیکن ہیلدی اور ٹیسٹیٹی دونوں ملے تو پرفیکٹ ہے بہن
ہاں تم نے صحیح کہا بیلنس ضروری ہے
ہاں بہن مجھے لگتا ہے فڈ لوگوں کو جوڑتا بھی ہے
ہاں بہن صحیح کہا ہے تم نے بٹ کھانا ضرورت سے زیادہ بھی کھانے اس سے ہمیں فوڈ پوائزن بھی ہو سکتی ہے بہن
ہاں بہن وہ سب سے اچھی باتیں بھی اکثر کھانے کے دوران ہی ہوتی ہے نا بہن
ہاں بہن صحیح کہا ہے تم نے یادیں جڑی ہوتی ہے کھانے سے
ویسے بہن کیا کر رہی تھی بہن تم
کھ نے بہن بیٹھی تھی تم کیا کر رہی تھی بہن
کچھ نے بہن بس امی کے ساتھ بیٹھ کر ان کو مندی نکال کے دے رہی تھی بہن
او اچھا صحیح ہے صحیح ہے بہن توم آنٹی مہندی نکال کے دے رہی ہوں اور میں سوچ رہی تھی کہ رات میں کھانے میں کیا بنے گا
تھھیا پہن
اور میں سوچتی تھی رات میں کھانے کھانے میں کیا بنے گا
بہن میں ہم ہمارے ادھر کا تو بی آانی کا پلان ہے بہن دیکھتے ہیں ابھی امی کیا کہتی ہے تو بہن
اچھا صحیح ہے بہن ہم بھی ابھی گھوش بنانے کا سوچ رہے تھے بہن
اھا بہیں اور
اور ہم بھی سوچتے ہیں اور بنا کے کھاتے ہیں چلو خدا حافظ بہن
خدا حافظ بین خدا حافظ